وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھیا
ہاں بھائی جان آپ ٹھیک ہو
سب بڑھیا اللہ کا شکر ہے
آپ کیا کر رہے ہو بھائی جان
اسچے بھائی جان نے بھی کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جا گیا تھا تھوڑا پربلم ہو رہیھی تبیت ٹیک نہیں تھی تو دکھایا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ تھوڑا ایکسرسائز کیا کرو وگا کیا کرو یوا سے کیا بہت بینیفٹ ہے
ہاں بھائی جان تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ سب بڑھیا بھائی جان تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر نہیں کہ یوگا کرنا اچاہیے یوگا سے بہت بینیفٹ ہے اور واقی میں یوگا سے بینیفٹ بھی ہے
ہاں بھائی جان
ہاں جیسے کہ ہماری جیسے کہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے ماس پیشیاں مضبوط ہوتی ہے یوگا کرنے سے جیسے کہ صبح ہم جیسے فجر کی نماز پڑ کے آتے ہیں نا گھر پہ تو تھوڑا بہت دیر اپنے کو رننگ بھی کرنی چاہیے اس سے کیا اپنا مائنڈ اوپن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے
ہاں بھائی جان
اور یوگا کرنے سے بہت ساری چیزیں بھائی جان کیا بتاؤں آپ جیسے کہ ابھی کسی کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو تو یگا کرنے سے وہ پرابلم ہر س سے ج
ہاں بائی جا
یوگا کرنے سے وہ چیز کم ہو جاتی ہے جیسے کہ اپنے شریر میں مانسک تناؤ رہتا ہے پریشانی رہتی ہے چنتا رہتی ہے ٹینشن رہتی ہے تو بجے ن وہ کہ ہوگا کر یوگا کرنے سے کیا وہ ساری چیزیں پریشانیاں کیا دور ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے
اچھا ہم با جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دوں جو یہ یوگا ہے یہ کس میں آتا ہے ایزرسائزز میں آتا اینڈ فٹنیس میں آتا ہے مطلب کہ یہ ایکسرسائز ہوتی ہے ایک قسم کی اور اسی میں میں بار ٹاپک آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایکسرسائز اور فٹنیس ہماری ہیلتھ مطلب کہ ہماری ہیلدی لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آج کل زیادہ تر لوگ ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے زیادہ ٹائم گزارتے ہے اس وجہ سے ان کی فزیکل ایک ٹی کم ہو جاتی ہے اور ہیلتھ پرابلمز بڑھنے لگتی ہے اس لیے ہمیں روز تھوڑی دیر ایکسرسائز وری کرنی چاہیے ایکسرسائز کا مطلب ہے اپنے باڈی کو ایکٹو رکھنا فٹنس کا مطلب ہے ہماری باڈی اور مائنڈ دونوں ہیل اور اسٹرانگ ہونا وہ صرف بھی روز صرف بیس سے تیس منٹس واکنگ کرنا جگنگ کرنا یا سائکلنگ کرنا جو سائیکلس ہوتی ہے ہمارے پاس اسٹریچنگ کرنا مطلب کہ اسٹریچنگ کرنا اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے سے ہماری مطلب کہ ہمارا جو ہارٹ ہوتا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا کم خطرہ ہوتا ہے پھر مسلز مضبوط بناتے ہے بناتے ہیں اور باڈی فلیکزیبل رہتی ہے اس مطلب کہ اس سے ویٹ کنٹرول میں رہتا ہے اور ڈائبٹیز اور مطلب کہ ڈائبٹیز بھی کنٹرول میں رہتا ہے مطلب کیا ہائی بلڈ پریشر اور اوبیسٹی جیسے پرابلمس کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے نا بھائی
جی بھائی جان بالکل صحی فرما جی بھائی یہ آپ نے بالکل صح فرما ہر ایک چیز آپ نے پرفیکٹ بتائی ہے جو میرے تو سمجھ میں آ چکے رہئےے گا آپ کو یہ بھی پتا ہوا کہ ایک تو یوگا جم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یوگا الگ ہوتا ہے بھائی جانو جم الگ ہوتا ہے جم میں کیا اپن اپنی کیا بوڈی بناتے ہیں اس میں اپنی ہی ہیتھ کے لیے کچھ سے پروٹین لیتے ہیں اس میں لیکن وگا ہے وہ چیز ہے اس میں بنا پروٹین کی ہی اپنے شریر میں تندرستی رہتی ہے مانسک تناؤ دور رہتا ہے کوئی پروابلم ہوتی ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے جیسے کہب میں نے کہا تھا آپ سے کسی کسی کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے مطلب حد سے زیادہ کم ہو جاتی ہے
ہاں بھائی جان
اور جیسے کہ اس میں اپنے جیسے پھیپڑوں میں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اپنے کمزور ہوتی ہے ماںس پیشیا کمزور ہوتی ہے تو وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے وہ بھی
ہاں پائ جا صی کہ ابھی
اب جیسے کہ ہم صبح اٹھ کے نماز اٹھا جائے گی نماز پڑھ گی اس کے بعد اپ تھوڑی بہت رنگ کر کے وگا اسٹارٹ کریں گے تو اپنا کیا جسے پورا دن اچھے سے بیتے گا اپنا جیے پورے دن فریش فیل کریں گے ہم پورے دن تناؤ سے دور رہیں گے ٹینشن دور ہیں گے یہ ساری چیزیں ہے ون کرنے کو بہت ساری چیزیں ہے جیسے آپ نے کہا ریسائکلنگ کرو بہت ساری چیزیں ہیں مطلب کہ یہ خود انسان نے بنائی ہے بھائی جان چیزیں لیکن انسان نے ان کا یوز نہیں کرا
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ فٹنس صرف ایکسرسائز نہیں ہوتی میرے بھائیک ہمیں ہیلدی فوڈ بھی کھانا چاہیے فریش فروٹس بھی کھانے چاہیے ویجیٹیبلس بھی کھانے چاہیے دودھ بھی پینا چاہے انڈے بھی کھانے چاہیے اور پروٹین والی چیزیں باڈی کو انرجی دیتی ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کم لینےی چاہیے فاسٹ فوڈ کام لینا چاہے کولڈ ڈرنکس کام لینی چاہیے کیونکہ یہ ہیلدی مطلب کہ کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتے ایکسرسائز ہماری مینٹ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے جب ہم ایکسرسائز کہتے ہیں تو سٹرس کم ہوتا ہے موڈ فریش رہتا ہے اور کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے ہمیں دن بھر زیادہ ایک اور انرجیٹک فیل کرتا ہے مطلب کہ بچے جو ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس ایڈلٹس اور مطلب کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ہمارے دا دا دادی اپنی ایج کے حساب سے ایکسرسائز کرنی چاہیے انہیں بلکہ ہر کسی کو اپنی ایج کے حساب سے ایکسرسائز کرنی چاہے ضروری نہیں کہ ہم جم ہی جائیں گھر پر بھی سمپل ایرس کر سکتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ آپ ابھی تک بول رہے تھے میرے بائی یوگا یا مارننگ واک کر کے فٹ رہ سکتے ہیں ہم آج کی بزی لائف میں اگر ہم روز تھوڑا سا ٹائم اپنی ہیلتھ کے لیے نکالے تو فیوچر میں بہت بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ایک ہیلدی فوڈ ہی ہمیں اپنے س اپنے پورے کرنے کی مطلب کہ طاقت دیتا ہے ہاں بھائی
جی بھجان بالکل صحی فرمایا آپ نے لیکن یہ چیز اگر اپن کریں گے نا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صبح اٹھ کے ن فذر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت رننگ بھی کرنی چاہیے یوگا بھی کرنا چاہیے اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے ہمارے بھائی بھی کریں گے ہماری فیملی بھی کرے گی تو یہ چیز کیا آگے آگے جی جی بھائی جان صحی بات صحی فرمایا آپ نے تو کیا پروسیس آگے بڑھتا رہے گا لیکن اگر ہم بھی نہ کریں گے ان چیزوں کو تو اپنی آنے والی پیڑھی کو کیا معلوم کہ یہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے کیا اس سے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کیا اس سے یہ پرابلم بھی ہٹھتی ہے کیا ان کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی جیسے ہم دیر رات تک جی بھیا سنی میری بات جس سے ہم دیر رہا تبھی سے فون چلاات کے تو ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنے کا دماغ ب ہی رہتا ہے ٹینشن رہتی ہے پریشانی رہتی ہے اس سے جب نیند بھی آرام سے نکالو اگر یوگا کرو گے آپ ٹائم سے صبح اٹھ کے تو آپ آ کو نیند بھی گھیری آئے گی اور اچھی نیند آئے گی اور آ کی ہیلتھ بھی اچھی رہےی
اچھی رہے گی ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تو پتہ یہ ہیلدی مطلب کہ اگر ہمیں ہیلدی رہنا ہے فٹ رہنا ہے آپ کو ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو ایکسرسائز کرنی چاہے اور فریش فریش سبزیاں کھانی چاہیے زیادہ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا چاہے تو ہائڈریٹڈ رکھنا چاہیے ہم اپنے باڈی کو پانی زیادہ پینا چاہیے مطلب کہ آج تو آپ کو پتا ہی یہ آج کل گرمیوں کا موسم چل رہا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پانی مطلب کہ ضائع بھی نہیں کرنا چاہیں کیونکہ اگر ہم اگر پانی نہیں ہوتا تو ہم ہائڈریٹڈ نہیں ہوتے تو ہم کب کا ختم ہو چکے ہوتے ہیں ہے نا بھائی میرے
جی بھائی جان بالکل صح فرمایا آپ پرفیکٹ صحی فرمایا جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ میں پانی بھی پینا چاہیے اور پانی پینا چاہیے ایک لیٹر ڈیلی پینا چاہیے اپنے کو اس سے کیا اپنے شریر میں جو ساری جتنی ساری کمزوریاں ہوتی ہیں نا وہ ساری نکل جاتی یہ اور مین تو اپنے شریر میں رہتے ہے کیٹاانو جیسے کہ اپن بنا ہاتھ دھوئے کھا کھا لیتے ہیں بہت سارے لو کھا لیتے ہیں بنا ہاتھ دوئے کھانا کھاتے بنا پھل کو دھوئے ان کو کھا لیتے تو ان سے کیا ہو ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہے کیڑے ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ میں چل جاتی ہے وہ گندگی پیدا کرتا ہے ہمربہتری تو ان کے لیے اپنے کو کیا کرنا چاہیے سب سےہلے تو اپنے کو ہاتھ دھوک اچھی طریقے سے فروٹ کو دھو کے پھر کانا چاہیے ان کو جیسے کہ آپ نے بتایا تھا بھی کہ اپنے کو ہری سبزیاں کھانی چاہے ہری فروٹ کھانی چاہے ہم بہت ساری چیزیں بائ جان سبزیوں میں بہت ساری سبزیاں ہیں جیسے کہ ابھی فروٹ میں کیلے ہوگئے مینگو گیا بہت ساری چیزیں بھائی جان کھانے میں بھی تو ان کو زیادہ ان کو زیادہ کھانا چاہیے اور آپ نے کہا تھا جسے کہ ادر فروڈ ہوتے ہیں جیسے پیزا برگر مومو انن سے کہ اپنی ہیلتھ خراب ہوتی جی کیونکہ وہ نیچرل تیل سے بنے ہوتے ہیں پورے
ہاں بھائی جان
اب تیل کو آ کوتا
ہاں بھائی جان یہ تو پتا ہی ہے
اور یوا سے یہ بھی بینیفٹ ہے بھائی جان کہ اگر آپ جیسے کہ موٹے ہو اگر آپ یوگا کر رہے ہو تو آپ کو کیا یوگا سے کیا وہ موٹاپا کم ہوگا آپ کا
ہاں بھائی جان بالکل صح فرمایا آپ نے تو اسی کے س سات بھائی جان میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں
ج
مطلب کہ ایگزرسائز اور فٹنیس صرف باڈی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک ہیلدی اور ہیپی لائف جینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر ہمیں روز صرف بیس سے تیس منٹ ایکزرسائز کرے اور ہیلدی فوڈ کھائے تو ہم بہت بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بولا کیٹاڑو ہے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہے نا چھوٹی چھوٹی ہیلدی ہیبٹس فیوچر میں بڑی فائدہ بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں ہمیں اپنی لائف مطلب کہ ہیلتھ کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تبھی ہم مطلب کہ پڑھائی جابس اور اپنا ہر کام میں اچھی پرفارم کر سکتے ہیں اس لیے آج سے ہی ایک ہیلدی روٹین شروع کرنے کا ہم پرومس کرتے ہیں تو روز ایکٹیو رہیں گے اور اپنی فٹنیس کا خیال رکھیں گے یاد رکھیے تو ہیلتھ ہی اصلی دولت ہے انسان کی اگر ہمیں فٹ فٹ رہنا ہے تو ہمیں اپنی لائف کو زیادہ خوش خوشی دینی ہوگی ایکسرسائز کرنی ہوگی تو کانفیڈینس چاہیے ہمیں فٹ رہنے کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور انرجی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ کا شکریہ آپ نے میری یہ سب باتیں سنی تو آگے بھی بولیے آپ بھی اور کچھ بولیے
تو بھائیان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کے بچے ہے یا آپ کے بھائی بہن ہے یا آپ کی ماتا پتا ہے امی ابو ہے تو جسے کہ ان سے بھی کہیے کہ آپ جسے فجر کی نماز پڑھ کےے تھوڑا بہت آپ بھی ایکسرسائز کیا کرو تھوا بہت رنگ کیا گو کیونکہ اگر میں نے جساب سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم کریں گے تو ہی ہمارے بچے ہمارے دوست وہ سب سیکھیں گے تو یہ جنریشن آگے بڑھے گی اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے کو ہمیں نہیں سکھائیں گے تو آگے ان کو کیا معلوم بھائی اس چیز سے یہ بھی ہوتا ہے اب آپ پتا ہے کہ ٹھیک ہے بائی وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں گ لیکن انٹرٹ پہ وہ پوری جاناری نہیں ملے گی اچھی طریے سے جتنے نہیں ہم بتا سکتے ان کو
ہاں بائی جان
اور جتنا آپ سے کہا تھا نا بھائی جان میں نے کہ پہلے کی بھی ہو سکے اتنا ان کو پھیلاؤ باتوں کو ان وں سے ہی کیا آپ اپنی اپنی چیزوں پہ دھیان دو اپنی لائف میں تو فوکس کرو اپنے کام پہ فوکس کرو اپنے اوپر بھی فوکس کرو نا آپ اپنی
ہاں بھائی جان میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے انسوش سکولوں میں انسٹیٹیوشنوں میں یا سوسائٹیز میں اس کے اوپر پروگرام رکھنا چاہیے جیسے کہ کیا ہوگا آج کل کی جو ہماری نئی ینگ پیپل ہے جنریشن ہے ہماری آج کل کی یوتھ ہے
نا ہوگا ماشاءاللہ
ان کو پتا چلے گا اس بارے ہاں بھائی جانا مجھے بھی لگتا ہے تو ان کو اس بارے میں پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے ہمیں لائف میں کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں تو یہی بات ہے تو آپ سے بات بہت ہی اچھا لگا مطلب کہ مجھے بھی بہت مجھے بھی بہت گیان ملا آپ سے ہاں بھائی جان
آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی طریق سے سمجھ میں آ چکی ہے آئی ہوپ میری باتوں بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو اس باتوں کو زیادہ سے زیادہ جی جی بھائی جان بھائی نے اس بات کو زرا جد سے پھیلا ہے اپنے دوستوں
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو آپ کا شکریہ تو اللہ کا اپنا خیال رکھیے گا
نا ہے